وعلیکم السلام خیریت سے ہیں
جی کہہ رہتی ہوں آپ
کیا کر رہے ہیں بس الحمد للہ میں ٹھیک ہو
نہیں بس بیٹھے تھے
اچھا شام ہو گئی ہے اب گرمی تھوڑی ہلکی ہوگی
ہاں آج کافی دھوپ تھی تو
بہت تیز ہاں سمجھ لیجیے دوپہر میں ہوا بھی جو لگ رہی تھی ایسی گرم گرم لگ رہی تھی
جوی بالک
س گرمی پت نہیں کب کم ہوگی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے بارش ہو جاتی ہے تو ماشاء اللہ موسم اچھا اچھا ہو جاتا ہے اور پھر بارش غائب تو موسم پا سے
جی بالکل ہماری طرف ہوئی تھی کل بارش لیکن آج ہپ دھوپ ہونے کی وجی سے وہاں پس تو اتنی ہی گرمی ہو رہی ہے
اچھا اچھا ہمارے یہاں تو دو تین دن پہلے بارش ہوئی تھی تو ماشاء اللہ دو تین دن موسم اور دو تین دن ہی ہوئی تھی کنٹینیو تو موسم بہت ہی اچھا ہو گیا س ٹھنڈ سی لگنے لگی ہو لیکن کیا بولتے ہیں آپ پھر دو تین دن دھوک نکل رہی ہے تو پھر سمجھ لیجیے ایسا ہوگیا بس یہ ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کے اندر بھی ایسا لگ رہا ہے آگ نکل رہی ہے مطلب کولر پنکھے چل رہ ہے پھر بھی گرم کولر کے آگے بیٹھے ہوئے تو صحیح ہے اور ادھر ادھر ہو توھر گرم ہا لگ رہی ہے بہت ہی زیاہ
جی ایسا ہی ہو رہا ہے ابھی
اوپر کے فلورو میں
جی بالکل
یا تو بس اےسیی میں پھسے رہو ہر وقت
ایسے میں میں بہت زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں نا
ہاں یہ تو کہیں باہر بھی جانا ہے تو پھر باہر نکلنے کا دل نہیں ہوتا دھر والالچ ےلاتے رہتے ہیں ای میں گزرے ہو گیا پتائیے چھ بجے تب بھی پ پردے ہٹا کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہے یہ تبھی شکا در ہو رہی ہے ہاں ا
ابھی ویسے کھانا بنانے کا بھی وقت ہو گیا ہے
اب کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا بہت سے لوگ شام میں چائے پیتے ہیں یہاں تو بس زیادہ نیبو پانی پی لو رو آب س پی لو بس ہنڈا ہنڈا چل چل ملتا رہا بس
جی تو ابھی تو
د بت
بچے تو وس چیتاانی کرتے
ہاں سمجھ لیجے فریج ادھر پپ بوتلیں بھریں گی ادھر خالی ادھر بھریں گی ادھر خالی بس میں نے ٹھنڈا پانی روٹی نہیں پتہ ٹھیک ہے
ض یہ پانی کی بھی تو
ٹنڈا ٹھڈا چل
جی بالکل ابھی تو ایسا ہی ہ موسم ہو رکھا کافی زیادہ گرم کا
بہت زیادہ ہاں ہاں بارش ہو جاتی ہے تو صحیح ہو جاتا ہے بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر گرم ہو جاتا ج حساب سے ہ بس اب دیکھیے اب کیا جون چل رہا ہے جولائی میں شاید برسات لگ جائے گی تو شاید وہ ہو جائے گرمی میں تو سمجھ لی کہیں باہر بھی نکلنے کا دل نہیں کرتا ہاں جون جولائی سمجھ لی جولائی بھی رہے گی گھر اگر سپتمبر میں جا کے کر کے ہے جو موسم تھوڑا نارمل ہو
جی بالکل
گرمی سے قدر ہو رہی ہے کہیں نہ باہر جانے کا دل کرتا ہے ریو کے یہاں جانے کا در کرت
ج موسم تو ٹھنڈا ہوتا ہے تبھی باہر جانے کا دل کرتا ہے گھومنے کا دل کرت
شام کا شام میں یہ ہوتا ہے کہ شام میں تھوڑا ہو گیا مگر اس کے بعد چلو کویں باہر جانے تو کانا پکا کان آئے ہیں گھر کے کام ہوتے ہیں دس پ انسان سوچتا ہے ا اس ٹائم پہ کہاں کسی کےاں جائیں تو گھر میں ہی ہو جاتا ہے
جی
نہیں گھر کی لیڈیزوں کےا ہاں ہاں سمجھ لیجے صبح سے دن پتا ہی نہیں چلتا ہے دوپہر کے ڈیڑھ دو کب بچ گیا شام میں لگے لگے بس دو تین بجے کے بعد تھوڑا سا ایک دو گھنٹے یہ پتا چلتے ہیں جس میں دھوپ کچ تیز ہوتی ہے حد سے زیادہ نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتا ہے اور اب شام میں کھانا پکانے بچے کایں کچھ مانگیں گئی کچھ مانگے بس میں کبھی گھر والے کچھ مگ رہ عورتوں کی تو بس کچن کے علاوہ زندگی یہ نہیں چاہے گرمی ہو یا ٹنڈ ہو یا بڑ ساحب
جی بالکل صحیح تھا آپ نے
ہاں
دوڑ تو یہ زندگی تو
میں تو چینی گول گھول کر کے کیا بولتے ہیں اس میں بوتلوں میں رکھ لیتی ہوں اور سمجھ لیجیے کوئی بھی آیا نیمبو نچوڑا کالا نمک ڈالا اور دے دیی چکنجی تیار رتی پانی کی جگہ نہیں وہ پانی پیو
تو گرمی میں اتنا پریشانی کتنی ہوتی ہے پھر آتا جاتے رہتے ہیں بھی
جی جی جی جی اب چائے بناؤ چائے بناؤ چائے بناؤ ہاں نیبو پانی یہ کم سے کم آنے والے کو بھی سکون ہاں ہاں یہ تو کہے نہیں بہت لوگوں کی عادت میں جو شمار ہوتا ہے نا کہ نہیں ہمیں تو چائے دے دو ٹھنڈا پی لیں گے ادھر بھی کہتے ہیں چائے تو تو کہتی چلو بھائی آؤ باہر آؤ سب سے پہے نیمبو پانی پیو اس کے بعد جو چاہیے وہ مل جائے گا ہاں اب کہاں جب کوئی آ جائے تبھی گھولنے بیٹھے سچ ہے پہلے گھول کے چینی گھول کے رکھ لو بس نمک نیگ نچوڑا اور دے دیا سوڈا ڈال کے بنائیے کا ہاں سوڈا ڈال کے بنائیے تو اور ٹیسٹی بنتی ہے شکنج سوڈے کی بوتل آتی ہے وہ ڈال بناؤ تو اور بھی اچھی بنتی یہ رنجے مجھے تو سوڈے والی ہی اچھی لگتی ہے جو
جی ابھی گرمیوں کے موسم میں تو چکن جی جوس تو یہی اچھا لگتا ہے زیادہ اگر بچے تو آم کی زیادہ ڈیمانڈ کرتے نا گرمیوں میں آم چاہیے ان کو
شیک بنا لو ہاں ہاں صحی کہہ رہی
ہم بھی بس یہی کرتے ہیں صبح ابھی صبح لے کے آئے تھ ہیں ہم آم بنا کے رکھا دو پیر میں پی لیا اب شام کو پھر سے بولیں گے آم رس یہ جوس بنا کے دے دو تو گرمی
جووڑی لگھی ہے اور کھانے کو چاہیے ماروں مار تو وہ یہ تو کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو تو تو یہ ہے کہ بس جب منہ کھولا تبھی دینا پڑتا ہے ہ یہ سوچتے گرمی ہو رہی ہے کیا ہے یعنی ہمیں چاہیے تو چاہیے بس
جی اور یہ پھر گرمیوں کے موسم میں باہر کی چیزیں بھی تو کھات ہیں نا تو ان کو کو جتنا گھر کے دیتا ہ اتنا اچھا رہے پھر اگر ٹھنڈا یہ چیز ہم گھر پہ نہیں بنا کے دیتے تو یہ بعار ج کے آس
تو باہر مانگتے ہیں ہاں آئس کریم دے دو مینگو شیک بھی باہر بچے مانگ اتنا مہنگے مہنگے گلاس د وہ اتنے مطلب گھر میں آرام سے دو چار لوگ پی لیں گے
جی بالکل صحیح
گھر کا بناائے گ اور اپنا پتا ہوگا کہھر کتنا کیسا بنائے گا کیسا نہیں بنا صاف صفائی سے
جی بالکل باہر کا اتنا صاف صفائی نہیں رکھتے ہیں نا
تو اور مطلب پانی پانی ملا کے دے دیتے نام کلی مگ ہوتاا
جی جی
مان لیجیے اس میں آئس کریم لگوا لی تو بس ہو گیا سٹھ ستر روپئے کا وہ بھی چھوٹا سا اب گھر پہ ہی اگر آپ ایسے ملا کے ڈال دیجیے د دیجے گی کتنا ٹیسٹی اور مزے دار ہو جائے گا
جی پورا فیملی پی سکتے ہیں
گھر پہ بنانا بہتر ہے
جی صحیح ہے ہم تو زیادہ تر ویسے گھر پہ ہی بنا د
ہاں ہاں باہر کا مزہ ہی نہیں آتا ہے صحی بات ہے ہاں
زیادہ گندگی رکھ ہیں وہاں پہ
پانی دودسری جگہ پانی استعمال کرتا دھ تو کرتے ہیں ہم لوگ دودھ میں بناتے مینگو شیک وہ لوگ پانی ڈال دیتے ہیں بچیری لگا دی اورس ال دی ہو گیا ان کا ساٹھ ستر روپ کا گلاس اتنا چھوٹا سا
جی
آپ باہر سے ایک کلو آم ل آئیے ایک پیکٹ دودھ دیکھیے کتنا اچھا بنے گا اپنے آنکھوں کے سامنے بناؤ اور ٹیسٹی کے اکارڈنگ اپنے کچھ بھی سامان ڈال لیجے جتنا ڈالیں گے اتنا ہی ٹیسٹی ڈرائی فروٹ ڈال لو آپ چیری ڈال لو اس میں آئس کریم ڈال دو ذرارا تھوڑی تھوڑی سی بھی ڈال دو بچوں کو تو کچھ نئی چیز بھی ہو جاتی ہے اور ب بچے کو مزہ بھی آتا ہے اور آتے ہیلدی بھی نہیں ہوتا ہے
جی بڑے بھی کافی اچھے شوق سے پ
جی جی جی کل اور ایک پودینے والی ڈرنک بنتی ہے جس میں چیئر سیٹس وغیرہ ڈالتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے مزے ہ اس ٹائم پہ تو گرمیوں میں صر بریک ہی بریک بھی
ٹھنڈا ہی کانے کیا زیادہ من کرتا ہے میںسے ایسا لگتا ہے ٹھنڈا م جائے
بس کھانا پینا تو کھانے کا دل ہی نہیں بس دھ کو دھ پہ رہی ہوں نیبو پانی ر افضہ شکنجی مینگ گوشے کولڈ ڈرنکگ بس یہ یہ سب چیزیں
بسین کا شوق رہ
ج ن مجھے تو سمجھ لیجیے کھانا پینا تو سمجھ لیجیے گرمی میں میرا چھوٹ ہی جاتا ہے اور بصروح افزہ وغیرہ ہی
ہ گل بتائیے آپ گ نہیں گئی
جی
کہیں کہیں گرمیوں میں گھومنے یا نہیں گئی
نہیں گرمیوں میں باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا بس گھر پہ رہنے کا دل کرتا کافی کافی دھوپ رہتی ہے بار
دھوپ رہتی ہے ہاں اب بچوں کی چھٹیاں چلنی ہیں تو بچے پیچھے پڑے رہتے ہیں چلو تو چلو کہیں چلو سوچ سوچ کر رہ جاؤ کہاں لے کے جائیں بچ چوکو
جی پریشان ہوتے ہیں پھر سفر میں بھی کافی
اور پھر بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں انہیں تو یہ ٹھنڈی جگہ لے جاؤ یا تو اپنی گاڑی واڑی ہو تو ایزیلی اپنے چلے جاؤ ہر سامان لے کر کے اب ٹرین بسوں میں تو اتنا ہی پریشانی ہو جاتی ہے بہت
جی بالکل
گومنے جا رہے ہوتے ہیں
جی
اس لیے مجھے ٹھنڈ کا صح لگتا ہے دسمبر میں جب بچوں کی چھٹیاں پڑتی ہیں کرسمس کی اس وقت چے جائیے کہیں بھی گھما لاائیے بچوں کو وہ صحیح ہے
جی ویسے ٹھنڈ کا
پ ہاں
جی ٹھنڈ کا موسم ہی اچھا لگتا ہے
کپڑے پہنا لو کچھ بھی کتنا بھی اچھے سے کیری کر لو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور گرمی میں تو اتنے سارے کپڑے لو اتنا یہ کرو وہ کرو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے
جی
چلیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا انشاء اللہ آگے بتائیے گا کیسی زندی ہے آپ کے گھر میں
جی بالکل ہمیں بھی اچھا لگا
گ ال
اللہ حافظ